السلام علیکمھیا
اللام علیکم یہ اس پہ ہلو
ہاں بول
بول رہے ہیں اس پہ دکھا رہا ہے کہ تم کمپلیٹ کر لیجے ہو
اچھا یہ دکھ رہا ہے کیا
یہ کہ دکھا رہا ہے
یہت خراب
اچھا اس میں نیٹ آن ہی رکھنا پڑتا ہے کہ آف کر دیں گے
نہیں آن رکھنا پڑتا ہے
اچھا اس میں اسپیکر اسپیکر نہیں ہے کہ اسپیکر پہ بات کر سکتے ہیں ایسے ہی بات کرنا پڑے گا کان میں سٹا کے
بہت لمبا یہ سب ٹیکنیک ہے کیا کیا آتا ہے پہل آتا ہے بات
کیا کہ میں آتا ہے ٹاسک ٹاسک کیا آتا ہے اس میں
بات کرنا پڑتا ہے اس کے اندر مطلب اردو میں
اردو میں ل لکھا ہوا کہ ایسے بول بول کے
نہیں نہیں
تو اردو میں رہے گا تو اس کو پہچانیں گے کیسی
پہچانیں گے کیئیسے
کس کو
مطلب ٹاسکو ہے
پپر لکھا ہوا تھا ہے نا
ہاں اچھا اس میں کتنا وڈرول ہو سکتا ہے ایک بار میں کتنا روپیہ نکل سکتا ہے
آٹومیٹک آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی
جتنا ہوگا وہ اتنا نکلا تو جائے گا
وٹ مٹی ک ڈال دیتا وہ
اچھا کتنا دن بات کرنے پہ ہو جائے گا یہ کمپلیٹ پہلا ٹاسک
ایک دن میں کر لی چھ گھنٹے بات کر لی ایک دھر
ایک ہی دن میں ہو جائے گا
ہ کر ل
کتنا دیر بات کرنا سر
نہیں نہیں
بات کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ
ہاں
یہ تو بڑا بڑا ہے باب
ساھے تین سو روپئے
واہ یار یہ تو زبردست چیز ہے تمہارے پاس یار سب اچھ پیسہ یہ سب اس سے جب آئے گا تب تو مزے آ جائے گا ڈیلی ک سے بات کرتے رہو ا مان لو ایسے کسی کو نہیں لگا سکتے ہیں
ہاں نہیں ای ل لو بس
مان لو جس کے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے اس کو نہیں لگا سکتے ن
نہیں ج کے بعس اس میں ایپ ہے نا پانچ ہزار ا
اچھا اب مان لو تمہارا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا ہے
ہاں
ہمارا وی اسٹارٹ ہو رہا تھا ہم کو کتنا ملے گا تم کو کتنا ملے گا
اس کے ریگارڈنگ اس کے اندر بات نہیں کر سکتے اس ایفٹ کے انر نہیں کر سکتے
اچھا یہ سب اس کا وہ ہے مطلب ریسٹرکشن ہے اس پہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے یہ ریکارڈ کہاں پہ ہو رہا ہے
پتا نہیں کہاں پہ ہو رہا ہے اپنے کوب کیا ہے
تم کو کون بتایا تھا اس کے بارے میں
کوئی بتایا تھا کوئی دوست صاح بتایا تھا
جے اللہ کی
جر لگی
تو پھر کہ ہے ال اکبر ہوں
اپنے کول پیسے سے مطلب آناند
تو وہی تو توفق کہاں ہے
دعوت نہیں دے گا کبھی
ٹفک
توفیق ہاں محمد توفیق اللہ
کہاں ہے اس کے اللہ دو تلے پہ چڑھا ہے کیا
ملہ ہو گیا ای ساا اللہ جو ہے دوتلنے پہ چڑھا دیے ہیں اور اسی لیے وہ ہو گیا ہے ن اللہ
نہیں
اب کرے گا پانچ ٹائم اللہ اللہ
وہ ہے نا اس کا کیا ہوگا
کس کا
ا رون گاں
ہاں یار وہ تو ڈپریشن میں چلا جائے گا
مونکا کی کیا ہوگا
ارے یار ہاں مونکا کا کیسے ہوا ہے
ہوں
مونیکا کا ایڈمیشن کیسے ہوا ڈارک کہ کونسلگ
ہ سن سے
تو پھر اور ان کا کیا ہوگا بتاؤ
تو مر جائے گا ڈپریشن میں چلا جائے گا
یار ڈپریشن میں چل جائے گا کیا کیا ڈابڈا ہو تھا نا یہ
ہاں
کیا کیا تھا یہ ڈاب ڈا
پہلے ڈینائل کرے گا پھر اینگر ہو گیا
ہاں
مھے ڈینائل کرے گا منع کرے گا انکار کرے گا پھر اینگھر گصہ ہوگا پھر بارگیننگ کرے گا مول بھاؤ کر جھگڑا جھنجٹ کرے گا آ پھر جب چلا جائے گا ڈپریشن میں پھر جب ڈی شن سے گھوم کے آئے گا تب ایکسپٹ کرے گا ایکسپٹ اگر ڈپریشن سے لوٹ کے نہیں آیا تب تو ایکسپٹ کرنے لائق بھی نہیں بچہ
پھر کا ہوگا اس کا کالیہ تو بولیں گے تیرا کیا ہوگا
لڑکیوں میں تو ایک ہی منجتا منجید ہی ہے
ہاں اسی کا کےول وہ ہے نا دیکھو نا آپ نہیں بول رہا تھا کہ ہم آج ہی آنے والے تھے لیکن آئے نہیں کچھ ہو گیا تو تو کل کہیں جائے یہ ائر
اچھا
کل کہیں جائے ہاں
یہ کا ہوتا
ہاں کالج میں آئے کہیں
آئے گا جے پورا کھلیے جائے گا
کہیں کل آئے ہاں
اچھا
اسی کا ریگارڈنگ بات کرنے کے لیےب بانا میڈم کا ہے نہیں آ رہی باناؤں کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر لیا گیا ان کا
ہاں
باب پتا ہے وہ والا ہمارے ساتھ انسیڈینٹ کیسے ہوا تھا
کو توو
ڈوبنے والا ہے
اچھا ہاں
ابھی ہم جیسے نہیں ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ چلے گئے لگا لیجے شرط لگا لیجے
ہاں
ترے تو آتا تھا لیکن کیا ہوا کہ اب سمجھو گ گنگا ندی میں جانتے ہو کتنا دھارا رہتا
ہاں در بتی ب تھے
سات کے سمے میں ہم لوگ گئے تھے بنا کسی کو بتائے گھر پہ اب کیا ہوا بنا کسی کو بتائے
جی
اب لگ بھگ اس کی چوڑائی مطلب چار سو پانچ سو میٹر میں تھا وہ پار کرنا تھا اس کو چیلنج لگا لیا کہ ایک بار میں پار کرنا ایسا سب کو اب اب جوس تو اس میں تو چلے گئے پانی میں تو اتیر کے دیکھ لینا حالت پنچر ہو جاتا ہے
کچ گا
ہاں تو کیا ہوا چلے تو گئے اب جب جانے لگے بیچ سے جب تھوڑا سا آگے بڑھے اب ہم پورا تھک گئے تھے مطلب بہت تھک اتنا تھک گئے تھے یہ حالت پنچر ہو گیا تھاب ہمارا مطلب کیسے کیسے کھینچ کے اب ہم سے ہوا نہیں اب رکنے لگے اب جب رکنے لگے تو اتنا دھارا تیز تھا اس میں اتنا تیز مارنے لگا پھر پیچھے ہاں اب ا آنے لگے اب ہم پورا تھک چکے تھے اب پانی وانی پیے ڈوبنے لگے اس میں حالت پنچ اور ہمارا پورا اب کیا کیا ہوا کہ وہیں جب ڈوبنے لگے تھوڑے تھوڑے تو سارا سارا چیز بار میں ریوائنڈ ہونے لگا کچھ ہی سیکنڈ میں مطلب کچھ ہی منٹ میں پورا ریوائن ہو گیا ایک بار میں کیا کیا ہوا ا سارا چیز ریوائنڈ ہوا
نہیں یار سے تو پتا
صحی میں وہی انسیڈینٹس تھا اس سال وس ے لگا کہ سلاح مر جائیں گے اب مر جائیں گے ہاں ہوا تھا یار بہت خطرناک ایکسپرینس ہے وہ وہیں پھر ناؤ والے تھے وہ آئے دوست دوست آئے لوگوگ سل نکالے گاڑ پٹ گئے اس کے بعد سے سلا جاتے ہیں کبھی بھی مطلب یہ بکچودی وکچودی نہیں کرتا ہے سب اتنا پالتو ایسے ہی کر لیتے ہیں کیول نہائیں گے سائڈ میں نہا لیں گے تیر نہیں آتا ہے لیکن وہ بہت بک جووری کر لیتے اگر گھر والے ہمارے جان جائیں گے نا ت کہ ہم کہیں نہانے گئےے ہیں پانی وانی میں ک منا کر دیں گے یا جانے نہیں دیں گے اور آگو پورا ریوائن ہوتا ہے سال مطلب کہ جتنا کیے ہوناا تم صحیح غلط سارا چیز آ جائے گا یہ بار میں صحیح میں آتا رے یار تو یہ ایکسپیرئنس اب تم کو ہم بتا ہی سکتے ہیں فیل تو نہیں کرا سکتے ہیں
نہیں بالکل کیاپ سے کہاں سے ہوگا
خطرناک والا تھا وہی تو وہی ابھی سر دیکھے ابھی سر بول ہی رہے تھے تبھی تک ہم بول دیے کہ سر یہ میرے ساتھ ہوا ہے بہت خطرناک والا تھا مب پورا ایک ہی بار میں یاد آ گیا تھا سب چیز پورا ریوائن ہو گیا تھا ایک ہی بار میں ایسے لگا کہ اب اب اب ختم ہے کہانی مر گیا سارا چیز ریوائو ہو گیا کہ کیا کیا کیا کہ ممی پاپا سارا چیز اس میں آ گیا اتنے دیر میں پھر باہر جب نکل کے آئے بیٹھے آرام کے کھ اس سمے پتا نہیں سال پھر سوچنے لگے کہ سال اتنا دیر میں ہمارا س ہوا کیا تھا اتنا
جی ج
وہی ایک خطرناک والا ایک
ٹھیک آند ٹھیکیک ٹھیک آند وعلیکم اللام